وعلیکم السلام
اورک اچو
الحمد للہ ہمیں بھی موقع دیجیے کالنگ کا
انشاء اللہ نماز باز آپ کو بھی مک کو اور بہتر ہو بہتری ہی ن طبیعت وغیرہ آپ کی
اللہ کا شکر ہے بہت اچھی ہے
جی
آپسل
ر وغیرہ نہیں کرتے آج کل
نہیں سفر بنا ہے مجھے نفر کرو گے بیمار پڑ جاؤ گے بولے
سفر کرنا چاہ چاہے وہ بیمار پڑ جؤا تو ڈاکٹر کا بلا ہوگا بچارے
ڈاکٹروں کا تو بچپن سے ابھی تک بھلا کرتے آ رہے ہیں نا کچھ ا آپ خود کا بھلا کر لے تو ب یرو
اچھا سی یار میں نے مطلب کیا کبھی ایکار بیٹھا بیٹھا سوچ رہا تھا مے کہ یار جسے دکان کھول کے بیٹھا ہے اب اس کا کسٹمر نہیں آارا تھا وہ دعا کرتا ہوا کہ یار اللہ کسٹمر بھیج دیں میرے پاس سامان کے مطلب خری خرید بھی ہو ج ہے اب ار کوئی ڈاکٹر ہوگا تو وہ مطلب کیسے دعا کرتا ہوا
یا اللہ کسی کو ہیضا کروا دے کسی کسی کو بخاری دلوا دے سو پچاس کی تو انکم ہو جائیں گی
تنی کےتناب بای مگنی جو کام خسیی کرا دو یہ جا کر رہ
اس میں کوئی نہیں آئے گا بائی وہ اتنا یہ بڈ جیزنی سب سے زیادہ ہوتا ہے لوز موشن ڈائریا جس میں انسان ایمرجنسی میں باگتا ہے ہاسپٹل
سار
موٹا پیسہ ہے
جی صحی بھلا ہونا چاہیے ڈاکٹر کا بچارے کا بھی یہار وہ بھی بیٹا کچھ نیٹ وغیرہ کر کے
ہاں آنے پیسے سوچ رہے ہو ہے نا
کیا
میں بڑی خود پہ سے سوچ رہی ہوں کہ میں ایسیے دعا دیتا ہوں گ سے
ہاں وہی تو س رہا کیا وہ کیا کہتا اس کا سیزن نہیں چلتا ہوگ تو یہ اللہ دے دے یار کوئی تو بھی دے کوئی تو
سیزن تو ان کے آپ اسٹارٹ ہوئے بھائی ایک تو گرمیوں میں ایک تو برسات میں سارے بزنس ٹھپ بیٹھے رہتے ہیں ڈاکٹر اور میڈیکل والوں کے چلتے رہتے ہیں
ار ڈاکٹروں کو میں دیکھا مطلب سال بھر تھوڑا بہت تھوڑا بہت کر کے مطلب چلتا ہی رہتا ہے کی ا سیزن ڈپینڈ نہیں کرتا
دیکھوتا ہونا بہت اچھی بات ہے نا اگر کوئی ایمانداری سے کرے نا صحیح صحی ٹریٹمنٹ تو
بالکل بالکل بالکل یہ میں تو یہ جانتا ہوں آپ کو پیشنٹ پیسہ دے رہا ہے تو یار اس کا مطلب کنفرم کر کے دو نا علاج کیا دقت ہو تم
ہاں
آپ اپنا ہنڈریڈ پرسینٹ دو باقی اللہ کی مرضی ہے کہی وہ سکز ہوتا ہے یا پھر اس پہ ڈپینڈ سوٹ کرتا ہے نہیں کرتا بای اپنی طرف سے ہنڈریڈ پرسینٹ دو
ہاں ہاں
کیونکہ اپن سے جو ہو سکتا وہ تو کرنا چاہیے انسان کو اب یار اس وہ دیکا میں نے مطلب ڈاکٹر وغیرہ کو دکھا جاتا ہے وہ فیس وغیرہ بھی بھر دیتا ہے تو پت ن اس کی بیماری کو جانچ ایک بنا ہی مطلب اس کے ٹیبلیٹ وغیرہ لکھ کے لے بھائی جا ارے اس کا مطلب کیا ہے یار اس حکومت ڈ کنفرمیشن کر کے بھیجو نا
بالکل میں کہتی ہوں کہ اگر تم پیسے ایمانداری سے لے رہے ہو ایمانداری سے علاج بھی کرو
بالکل بالکل ہاں ل وہ پسے میں تو کمی کر ہی نہیں رہا کہ یار تم سے مطلب بہت تو کر رہا ہو سبزی منڈی کی طرح میں میں یار میں تو چار سو مانگ رہا ہ دو پ دا ایسا تو ہوئی نہیں رہا
ہاں
باقی آپ جتنا مانگ رہو پانچ سو مانگ رہ دو پانچ سو دے گا ہزار مانگ ہزار د پھر مطلب تم مطلب کی لاپرواہی کر رہو ہو
ہاں سی
جی میں تو اگر انشاء اللہ فیوچر میں جا کر ہوتا تو میں تو ویسے ہنڈریڈ پرسینٹ دیتا تھا
کیا بنوں گے ہنڈریڈ پرسینٹ میں
جب میں نے الیونتھ میں سائنس بایولوجی تھی
ہاں
تب بجے ڈکت بن ن تھاا
رق
جب میں ٹویلتھ میں آیا وہی سائنس بیو س تب مجھے ٹیچنگ لائن میں جانا تھا
ٹیچنگ لائن میں
جی پھر میں نے کیا وہ پھر میں نے سال ڈیڑھ سال تیاری کری سال دو سال بھر دیے اس کو بٹ نہیں ہو پایا پھر میں کیا بولتے ہیں پھر میں نے فون سے سنا تھا پھر میں کیا بولتا ہوں نہیں یہ تو یہ سبھی اب اس سے پہلے بیچ میں کیا بولتے ہیں کیا سوچتا ہے پھر پتاہ ہے ہاں مطب یہ کورسز وغیرہ ہوتا ہے ناٹی کا اور ایک اس کا کارڈیوجسٹ وغیرہ
ہاں
ہاں تو ان کے ان کا دیکھ رہا تھا بٹ پھر یہ ان کا بھی نہیں کرا من پھر بعد میں جا کے میں کیا بزنس پہ آ گیا
بزنس بھی ایسا چوںنا کہ چوبیس گھنٹے دس روپے کلے کھڑے رہو
بھیا مالک بننے کے لیے اسٹرگل کرنا پڑتا ہے نوکر بننا پڑے گا آپ کو
ظخیر سے بات ہے
جی بے شک جی مطلب آپ کو کیا لگتا ہے آ کا نریہ کیا ہے اس بارے میں
میرا یہ نظر ہے دیکھو ہم کسی چیز کو جج نہیں کر سکتے کہ بھائی چائے کا اسٹال لگا لے تو اس میں کیا ہوگا نقصانی ہوگا نہیں اللہ برکت دینے والا ہے
تو پھر مطلب آپ آپ نہیں آپ کہہ رہے ہو نا مطلب آپ یہی ک چنا مطلب یہی یہی ملا
میرا یہ کہنا تھا کہ جیسے آپ نے ٹیچر فیلڈ چنا آپ کی طرف بھی تو کرپشن بھی نہیں ہے تو آپ نے اور تھوڑی ایکسٹرا محنت کرنا تھا اگر آپ کرتے تو ڈیفنیٹلی بات
میں نے دو اٹیمپٹ کیے
تیسرے میں سکسیس ہو سکتے تھے
ہاں ہو سکتا تو ہونے میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا بٹ وہ کیا وہ ہوتا ہے کیا بولتے ہیں انسان دیکھو آج کل جو کمپٹیشن ا اس میں آپ کی نائنٹی پرسینٹ چانس رہتے ہیں مطلب اس میں کیا بولتے
میری ایک بات سنو اللہ نے جس میں خیر رکھی ہے ٹھیک ہے اس میں وہ دینا ہی دینا ہے چاہے وہ آپ کا کتنا ہی کٹ آف کرے
جی بے شک
دیکھو میرا تھوڑا پرابلم ہے پیپر دینے جانے آنے میں بہت زیادہ دقت ہے
ہ
ہاں لیکن میں نے کوشش کی میں نے کیا میں دیتی ہوں جہاں مجھے نزدیک لگتا ہے کہ میں یہاں دے کر آ سکتی ہوں ت میں جات ہی ہ لیکن میں نے ہار نہیں مانا ابھی تک کے کسی چیز کو لے کے
صحیح ہے ان شاء اللہ اللہ آپ کامیاب کرے
امین لیکن میں پوڑی آپ بھی کرو آپ تیسرا اٹمپٹ کر کے دیکھو ان شاء اللہ تعالی لنچ آ تو لگ جائے گی
مطلب یہ ہے دیکھو آپ کر رہے ہو جاب کی پریپریشن
ہاں کر رہی تھی ابھی ابھی اس پرابلم
ہے نا اور میں نے کیا ہے ہاں میں نے اس ٹائم مطلب ایڈمیشن کے لیے کرا بٹ وہ مطلب کالج وغیرہ نہیں مل پایا تو پھر موڈ
آپ کو کیا کرنا ہے ڈی ایڈ کرنا ہے
مجھے اس ٹائم بی ایچ ڈٹی سی کرنی تھی
کیا کرنی تھی
جو آپ نے کر رکھی ہے نا بی ایس ٹی سی وہ
اچھا اچھا ڈیل ای ڈی
آاں ڈی ایل بھائی
ہاں
جی بٹ اس میں ہو نہیں پایا تو پھر میں نے دو بار کری تی تیاری اس لیکن ہو نہیں
تو بوپال سے رائی کرو نا
ایم پی بوپال لیکن ارے لیکن وہ ہے کہ مطلب ہمارے اسٹیٹ میں یہ ہے کہ ادر اسٹیٹ کی جسے ڈگری لے کے آتے ہیں نا تو آپ کو یہاں کی مانیہتا لینے کے لیے ایگزام دینی پڑتی
تو پرائیویٹ میں کرو سرکاری میں نہیں دےیرا سیٹ تو
وہ دل سے کر گی بچی کو
کیا بولے
بالسل تر گ وہ چیز اب ب کرنی ہے
ا
بجنس ہی کرنا ہے
ہو جائے گا
چلو چھوڑو کوئ ی نہ اللہ بہتر کرے گا
ہاں دیکھو ک بھی چیز مل زیناب ہاں ہاں
اور سناو آپ کھانا وانا ہو گیا آپ کا دن کا دن میں کھانا کھاتا وہ نہیں کھاتا دن میں دن میں کھانا وغیرہ کھاتے ہو کہ کچھ لنچ وغیرہ کرتے ہو
نہیں جو میں نے کھا لیا کھانا ایک بار گیارہ بجے چاہے بریانی بھی کیوں نہ ہ رہے وہ میں سیکنڈ اٹمٹ نہیں کرتی اسس کو
فسٹ مطلب فرسٹ م
بس بس خالی ہے خالی ہے اب وہ رات کا دیکھیں گے میٹر کھانے کا بس ہ بلکسے آپ چائے ٹائم پہ اسنیکس وغیرہ لے لیتے ہیں تھوڑا سا پاستا ہو گیا کچھ میگیز ہو گیا کچھ ہو گیا تھوڑا بہت ہر ک غلط سے کیا نکھانا چاہیے
نہیں مطلب ہاں وہ میں کہہ رہا ہوں پاس س
ہر چیز نقصان دہ
ہیوی ہے
دیکھو ہمیں حسب لینا چاہیے کسی بھی چیز کو اگر آپ زان سے زیادہ کھاؤ گے تو آپ کو نقصان پہنچا
جان سے زیادہ ہو کہ پ سدی سے زیاد
نہیں میرا کہنا ہے کہ یہ جان سے زدا اب آپ بول رہے ہو اچھا لگ رہا ہے تو کھائے جا رہے ہو نہیں اچھا لگے اب برا لگے آپ آپ کی کوانٹیٹی کے حساب سے کھائیے ہاں میں اتنا کھا رہی اتنا ہی بہتر ہے ہاں بلکہ بعد میں کھا لوں نا بالکل میں راج صح سب لمیٹڈ کاؤ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاائے گا
جی جی شکریہ ان شاء اللہ پھر بات ہوگی بہت اچھیا لگا مجھے آپ سے بات کر کے اللہ ح